تو
السلام علیکم
ہیلو وعلیکم السلام اس ک کیا اتنا ٹائم لگتا ہے
پت نہیں لائٹ ہے
لائٹ آئی واپس ہاں
اچھا ٹھیک آپ ٹھیک اچھے سے
شکر اللہ کا مجھے دانت میں بہت زیادہ درد ہے
آ کو کیا ایک باڈی پار ٹھیک ہوتا ہے دوسرا پار کرتا ہے
ٹھیک کچھ نہیں ہوا ابھی لیکن بھار کا بہت درد ہے بہت کا بہت
کاؤ چوکلیٹس کاؤ چوکلیٹس
وہ بہت ٹائم سے خراب ہے مطلب مجھے لگتا ہے میں نے ٹو تھازینڈ ٹویل میں کریا ہے پلنگ دانت کو
ہاں
وہ تب بھی خراب تھا پھر ڈاکٹر نے اس ٹائم بولا تھا کہ مطلب اس میں اس نے رکھی تھی ٹیمپرری فلنگ اس نے کہا اگر یہ ٹھیک رہےی تو اس پہ پرماننٹ کریں گے لیکن جب سے فلنگ کی ہے نا اس سے مجھے جیسے لگتا ہے نا کہ مطلب وہ ہارٹ پہ بہج جیسا
ہاں
مجھے ویسا ہی لگا اسے نے کہا فر نہیں کر سکتے پرماننٹ
اچھا ٹھیک آواز پھر سے ابھر آیا
ہاں کچھ ٹائم پہلے جب مجھے جس دن مجھے گھر آنا تھا نا اس دن سے ایسا ہو رہا ہے اور یہ اب کہہ رہے ہیں اس کو روٹ کنال کے علاوہ کوئی جا رہا نہیں ہے کیونکہ یہ پورا خراب ہے اس وجہ سے مجھے سب دانتوں میں درد لگ رہا ہے
اگر آج سنڈے ہےاز ڈاکٹر بھی نہیں ہوگا کوئی
کیا کیا کر رہے ہیں مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا
اور باقی سب ٹھیک کھانا وا کھایا
چر باشاہ آپ سناؤ کھانا کھایا ہاں آج لیٹ کھانا کھایا آج ہم نے صفائی اوپر سے نیچے تک آج ہم نے فریج فریزر سب کچھ صاف کیا
اچھا
یس
اچھی بات ہے اچھا کیا میں ابھی بیٹھی تھی میں پریس کر رہی تھی کبوں کب لائٹ گئی تھی نا تو میں بیٹھی تھی کچھ ٹائم اب آپ نے فون کیا تو میں واپس آ گئی پریس کی جگا
چلوں یہ بھی اچھی بات ہے
گھر والے گھر نہیں ہیں گئے ہیں وہاں تو میں کے لے تھی اج نا معموکچو فٹی ایت ڈے
اچھا اچھا تھیک
وہ وہیں گئے ہیں اور اب باقی سب ہیا آئی گھر
آپ کی بہن نہیں کرتی ہے ابھی کچھ اب
فی الحال کچھ نہیں وہ تھے نا وہیں میں نے بولا نا وہ وہیں تھے اس کو میں نے بولا تھا میں میرے ساتھ ہی کرو کچھ لیکن وہ وہاں تھی آج تو اسی لیے
اچھا اس کو ملا یہ اس کو ہے اس کے پاس ہے کچھ کام
نہ کچھ بھی نہیں کیونکہ ابھی نمبر اویلیبل ہی نہیں ہے کوئی اسی لیے
اوکے
ہاں تو میں نے کل کی تھی ن اس کو میسج لیکن انوں نے میرے میسج سین پہ چھوڑی
اچھا
ہوں پھر ایکار دیدی نے بولا کہ میں نے بھی بولا تھا تو انہوں نے مجھے ویڈیو وغیرہ سینڈ کیا لیکن باقی کچھ ابھی نہیں بولا میں نے بولا ٹھیک ہے دیکھو آپ تو پھر مجھے بولنا بولا ٹھیک ہے
یہ پتا نہیں ہے بڑی جو ہے نا غلط ٹائم پہ کیوں کال کر لی تھی ہے
آپ اس سے پہلے کس ہک کر رہی تھی آپ
میں میں کر رہی تھی اپن بی بی کے ساتھ ہی
اچھا ٹھیک ہم آپ کی بہن کو فون کرتے تو وہاں جند اٹھاتا ہے وہ بتا ہے کرو کام تمہیں کوئی کام نہیں ہے صرف فون کرتی ہو
انہوں نے مجھے کہا پاگل کہ آپ کو پتا ہے وہ مجھ سے وہ میں نے مجھے دن میں کال کیا
ہ
بولا کہ مجھے فائیو تھازینڈ چاہیے وہ کچھ ایسے فس تک ورنہ مجھے فون بھیجنا ہے وہ یہ میں نے کہا مجھے تو کہاں ہے اس سے کام آپ کرو نا کچھ سستے تک چاہیے انم پگل کیا ہے
پھر دیا آپ نے
کیا کرتی ہوں میں انصاف آتا ہے بھائیوں کا بیےچاروں کا
اس کو کیا کرنا تھا پچ
بڑے بڑا والا مجھے اتنے ٹائم سے بول رہا ہے مجھے ففٹین تھاؤزینڈ دے دو ففٹین تھاؤزینڈ میں اس کو دے ہی نہیں رہی ہوں اس اس سے کہ مے یہ اسپوٹ انشورینس کچھ ختم ہو گیا ہے اب یہ تار ہو جائے گی
اچھا
مجھے آج ہی چاہیے مجھے کیا پتا تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں تو میں نے دی
اچھا ٹھیک ہے کام پہ جاتا ہے وہ آج کہ نہیں اس نے چھوڑا ہے
اس نے کہا میں نے چھوڑا
کیوں
اس نے کہا کچھ اب ڈیلیوری کے لیے جانا ہے
اچھا ٹھیک
پتا نہیں کیا ہوا اس نے کہا کہ کچھ اچھا نہیں ہے وہ وہی پہ نہیں کیا ہوا اس کو تو کو کھا میں نہیں جاؤں
ٹھیک ٹھیک
ہوں
دام دیکھو نا کتنا ہے
بہت زیادہ
ہ آپ کی بیٹی آئی گا یا پھر وہ بھی نانیہ حال میںی ہے
نہیں وہ ابھی وہی ہے آپ کو کس نے کہا وہاں ہے وہ وہا ہے
آپ ہی نے تو کل کاہا
اچسا کل تو وہ آئی پھر
اچھا پھر
تو ہو گئی آج گھر سے
اچا ٹھیک وہ کب آئیے پھر کل رات کوآئی وہ واپس
ہاں لیٹ آئی میں واش روم میں تھی پاتا کتنے بجے تھے
ہ ہم تو لگ بھگ دس بجے تک بات ہی کر رہے
ہاں ہاں اسی ٹائم آئی تو اس کے بعد ہی کچھ ٹائم بعد ہی آئی
اتنی رات کو کیون اس کو نکالتے وہ بہار وغیرہ
کیا کرے ان کو لرتا ہی نہیں ہے نا اس کے بغیر تو مجھے پاپا کہتا ہے جب روئی گی تو ہم لیں یہ گرد
ہاں ٹھیک ہے اب اصل میں عادت ہو گئی ہے نا ان کو اس کی وجہ سے ان کو لگتا نہیں ہوگا وہاں ورنہ وہ بچارے ایکلے پڑ جائیں گے
ہاں
اور باقی بتاؤ آپ
یہ مجھے کہ رہی ہے ہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے
میں نے آج کی سبزی بنائی تھی
ہاں
آج کیا سبزی بنائی تھی
آج ہم نے بنائے ٹماٹر اس دن میں کیا تھا وہ انڈا
اچھا
انڈا برجی
جی
اچھی بات نیک میں پھر فرق تھی کچھ
ہاں
مینے بولا گردن میں فرق تھی کچھ پھر
تو بھی بہت تھی لیکن میں اوپر کی اور یہ آج فین صاف کر رہی تھی اور کندھا کچھ ٹائم تک نیچے نہیں لا پائی
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہوں
اور باقی آپ کی نند کو ہوئی فرق اس کو بھی تھا نا کچھ
اسنے کہاں آز زیادہ ہی پرابلم ہے ہوں
تھیک مجھے اتنی گر ہو رہی ہے اگر میں کولر آن کروں گی نا پھر اب میرا کچھ سنو گی ہی نہیں
میں بول رہی تھی شام میں بول رہی تھی کل شام کو پتی کو
ہاں
جو بھی اب میری سیلری آئے گی پہلے میں کولر لاؤں گی آپ کے پاس کون سا والا ہے
ارے آپ کو پتا ہے ہمیں ہمیں کین اسٹار کا ہے
کینسٹار کا ہمیں میرے پاس ہےابی جس کو لکھا ہے نیچے مہاکول فورٹی فائیو
نہیں ہمیں پلس ٹوینٹی ہمیں چھوٹا وال ہمیں نہیں ہمارا نہیں ہے آپ کو پتا ہمیں سیلنگ فین نا خراب ہو گیا میرے روم کو جس مے وان سوتی ہوں اس کا اب ہم نے اس کو وہ بی بوارنٹی میں ہی تھا وہ ہم نے نیا ہی لایا تھا تو ہم نے اس کے پاس واپس لیا اس نے بولا کل سنڈے ہے آپ لوگ تب تک لے جاؤ میرے دکان سے ہمیں ہے یہاں پہ فضول بیکار آپ لوگ لے جاو یہ والا کولر جب تک میں یہ ٹھیک کرواؤ گا پھر اسی نے کل بھیجا ہے تو اسی لیے ورنہ یہ مجھے لگ تا ہے کولر سے بیٹر فین ہی ہے
مجھے مجھے پاپا کر رہا ہے ویڈیو کال اقرا کر رہی ہے ڈائریکٹ کال بڑی کر رہی ہے میسج
اچھا ٹھیک اب آپ یہ کر ختم کر کے ان کو پہلے کرو مجھے بھی ویڈیو کال آ رہی ہے کزن کی میں بھی اسکو پہلے ایکسپٹ کروں گی
ہاں ہاں اپ کرنا اس کا میں کروں گی پاپا کا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہمم
ہاں میں نے صبح پتہ ہے صبح کھائے ہیں انڈے لگ بھگ آٹھ نا نو بجے ساڑھے نو تب سے میں نے ابھی تک پانی بھی نہیں پیا ہے
کیوں
ارے اکیلے تھی نا اکیلے من ہی نہی ہوتا ہے کچھ کھانے پینے کا
اچھا اچھا
ہمم میں سوچ رہی تھی کہ میں پانی کی بوٹل لاؤں اندر سے میں پانی تھوڑا بہت پیو بس
پاپا کال پے کال کرہے کال پے کال نہیں میں نے پی تھی شام کو ان کو دینی تھی لیکن ہمیں ابھی وہ کیا کہتے ہیں اس کو مطلب جو پہلے پہلے نا خالی چائے نکالتے نا چائے پتی
ہاں ہاں ہاں
وہ نہیں تھی آج وہ ختم ہو گئی اصل میں تھی تھوڑی سی لیکن میں نے دن میں آج میرا منہ صاف کر رہی تھی وہ تھوڑی سی جو تھی وہ گر گئی اب ابھی کے لیے نہیں تھی اب میں نے لگائی ہے لیکن لائٹ جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے
ٹھیک وہ بھی بات لائٹ گئی تو واپس
نہیں ابھی ہے
اصل میں میں نے نا یے کیا بولتے اس کو لائٹ نا بس وہی چل رہی ہے جو باقی لائٹ ہے وہ بند ہے
اچھا اچھا
ہاں
میں نے دانت میں نا لونگ کا ہیڈ ہوتا ہے نا
ہاں وہی رکھا
وہی رکھا لیکن جس سے زیادہ درد ہوا سر کی اور جا رہا ہے یے درد
آپ کو لانا تھا وہ کیا بولتے ہیں اسی کا آتا ہے نا وہ وہ اس کا آئل آتا ہے
ہاں ہاں اور وہ بھی آتا ہے ناں اینڈ شائن
ہاں اور رہتا ہے وہ ٹوتھ کا کچھ اس کا نام ہے
میں نکالوں گی باہر بھی
ہمم یے مطلب دانت کا درد سب سے مطلب پین فل ہوتا ہے سب سے زیادہ دانت کا درد
سچ میں مجھے بہت عذاب ہو گیا مج نے باہر ہی نکالا
چلو میں آپ کو کرتی ہوں بعد میں فون کرو آپ اس کو پک میں بھی اس کو پک کرتی ہوں ٹھیک ہے
مجھے پاپا کو واپس کال کرنا ہے تھوڑا سا پیش کروانا کیا ہو گیا ہے
اوکے اللہ حافظ
کیوں
کرو پاپا کو فون
ہاں پھر چلو ٹھیک ہے میں کرتی ہوں